اللسل علیکم کیا حال ہے بھائییا آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
بس بڑھیا آپ ٹھیک ہو بج
جی جی بھائی میں بھی ٹھیک ہوں اور بتا کیا چل رہا ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس بیڑیا آپ سےب گھر پہٹ ٹیک ک مانی پاپا ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ بھائی سب ٹھیک ہے اور بتاؤ کیا چل رہا موسم تو آج بارش ہو رہی تھی وہ سا کیا سموساا
یہاں سے بھی بارشیں ہو رہی ہے کہاں سےی ہو کشمیر سی ہو
جی جی جی بھائی
بڑھیا
او بھائی میں بس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نا یار کچھ شاپنگ کرنی چ میں آن لائن دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا پہلے آپ کے سات بات کر لوں گا
ہاں بھ جند میڈیا
تو ویسے یار یہ آن لائن شاپنگ کا ہے جو یہ چیز ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یار کبھی کبھی آج کل کیا ہے کہ آج کل آن لائن شاپنگ کا رجحان بہت تیزی سے جو ہے بڑھ رہا ہے تو
اائی
بیٹھے جو شاپنگ کی جا سکتی ہے ہمیں کیا اس اس سے یہ فائدہ ہے کہ وقت اور سفر جو ہے دونوں کی بچت ہوتی ہے تو
بہت اچھی بات بولی آج بائی جان آج کے دور میں شاپنگ ہر انسان کی ضرورت بن چکی ہے
جی سی ج
پہلے لوگ صرف بازاروں میں جا کر سامان خریدتے تھے لیکن انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کی طرح ترقی کے بعد آن لائن شاپنگ بھی بہت مقبول ہو گئی ہیں
جی جی جی صحیح فرمائے
آج کل آپ دیکھو گے لوگ زیادہ تر آن لائن شاپنگ ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کو گھر بیٹھے ہی سب سارا سامان ملتا ہے پھی کیا ہوتا تھا لوگ جاتے تھے بازاروں میں لیکن کچھ ایک فائدہ یہ بھی ہے بازاروں میں وہاں پر ہم وہی سے وہاں پر ہی چیز دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے اگر کپڑے لانے ہ گے چھوٹا ہیں بڑا ہیں لیکن اگر آن لائن شاپنگ ہم دیکھتے ہیں گ گھر آ کے پھر دیکھ پ کرنا پڑتا ہے
جی جی شی فرمایا تو اس میں کیا کہ آن لائن شاپنگ میں یہ چیز بھی ہے کہ مخت مختلف برانڈس جو ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے کیا ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دام کتنا ہے اور اس کا ہم یہ بھی دیکھتے کہ لوگ جن لوگوں نے یہ لیا ہوا یہ چیز ان کو کیسا لگا س صحی نہیں ہے پھر ہم دیکھتے کہ اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے کہ نہیں ہے تو آن لائن میں جو ہے اور ایک چیز ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسک اکاؤنٹ مل جاتا ہے ہمیں تیوہار ہو یا کوئی اور یہ ہو تو اس پہ
اپنے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہم ان دونوں کے مقبول مقابلے کرے اور سمجھے کہ کس صورت میں کون سا طریقہ بہتر رہتا
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ سے تو اگر میں آپ کو آن لائن شاپنگ کے نقصانات بتا دوں تھوڑے سے تو اس میں کیا ہے کہ ہم چیز کو نہ ہی ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہے کہ غلط یا خراب چیز بھی ہمیں مل جاتی ہے تو اور کیا ہے کہ کبھی کبھی بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ
کہ وہ ڈلی جو ہوتی اسائ پندرہ دن بھی لگتے
تو جو آج کل دیکھا گیا ہے زیادہ کہ وہ آن لائن شاپنگ میں جو وہ پراڈ ورلڈ کا بھی خطرہ رہتا ہے اور اس میں ہے اس میں وہ چیز ہے کہ ہم واپس کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے وہ اس میں بھی زیادہ ز ٹائم لگتا ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر
آن لائن شاپنگ کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گھر بیٹھے شاپنگ کر سکتا ہے نہ ٹرافک کا مسئلہ ہوتا ہے اور نہ ہی لمبی لائن میں کپڑے خریدنے پڑتے ہیں صرف موبائل یا کمپیوٹر کے کی مدد سے چند منٹ میں آڈر دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آن لائن شاپنگ میں بہت زیادہ انتخاب ہوتے ہیں اگر ایک ویب سائٹ پر کوئی چیز پسند نہ آئے تو دوسری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پر ہم وہاں آڈر کر سکتے ہیں ج
سلوان آپ
مختلف کمپنیاں کے سامان کے مطاب مقابلے بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے
جی جی صحی فرماے آپ کو اگر میں آپ کو آف لائن شاپنگ کا تھوڑا سا بتا دوں یہاں پہ آف لائن شاپنگ میں ہم خریدنے سے پہلے جو ہے اس کی کوالٹی والٹی جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں سے تو
ے
اور کیا کہ چیز ہم جائیں گے یہاں سے وہ چیز اٹھا کے لےئیں گے اور اور کیا ہے کہ اس میں اور ایک چیز ہے کہ دکاندار سے جو ہے وہ سیدھا مشہور
معلومات نہیں
اس چیز کے بارے میں ایسا ہے ایسا ہے اتنا ہے تو کپڑے یا جوتو جو ہے وہ ان کو پہن کر ہم دیکھ سکتے ہیں ہے نا
بالکل صحیح کہااب ج آف لائن شاپنگ کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خریدنے والا سامان کو خود دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی رنگ اگر کپڑے یا جوتے خریدنے ہ تو انہیں پہن کر دیکھ سکتے ت ہیں اس سے غلط سائز کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے اس طرح الیکٹرانک سامان کو بھی دیکھ کر اس کی حالت کیا اندازہ لگا اجازتان
جی جیسے فرماے اور آف لائن شاپنگ میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم جو ہے وہ رعایت بھی کر سکتے ہیں دکاندار ہماری رعایت بھی کر سکتے ج کو ہم بارگیننگ کہتے ہیں اگر وہ ہزار بولے گا ہم بولیں گے آٹھ سو یا سات سو
چی کیا کہ ل دکاندار اور چھوٹے کاروبار کو کیا کہہ اس کو وجہ سے جو ہے مدد مل بالکل صحیح کہاو آن لائن شاپنگ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ سامان فورا مل جاتا ہے ارڈر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اگر کسی چیز کی ضرورت اس اسی دن ہو تو بازار سے خریدنے خریدنا بہتر ہوتا ہے لیکن آف لائن شاپنگ کے بھی کچھ نقصانات ہیں سب سے پہلے بازار تک جانا پڑتا ہے ٹریفک پارکنگ اور بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں وقت بھی ضائع زیادہ لگتا ہے اور تھکان بھی ہوتی ہیں
جی جی جی جی
دباں اک ہی چیز کے لے ایک کئی دکانوں پر جانا پڑتا ہے اگر پسند کی چیز نہ ملے تو پھر وقت ضائع ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر دکاندار کا کا دا مختلف ہوتا ہے اور ان کے مقابلہ کر ان کو ان کا مقابلہ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے کرم دکاندار الگ الگ مختلف ریٹ بتاتے ہیں اگر ہم یہ کپ ڈوں کا تو چھوٹا مسئلہ ہے لیکن اگر ہم کہیں مکان بنا رہے ہیں تو جو ایک ٹائلس وائلس ہیں ان کی ان ان کی خریداری کرنی پڑتے ہیں تو الگ الگ ریٹس ہوتی ہیں
جی جی صحیح صحیح فرما رہے آپ تو کیا کہ اس میں جو ہے آف لائن شاپنگ میں زیادہ وقت اور سفر لگتا ہے اور جیسے کہ آپ نے بولا ابھی ٹریفک یا بھیڑ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے ہر دکان پر جو ہے وہ ویرائٹی ویسی نہیں ملتی وہ الگ الگ ہوتی ہے تو کبھی کبھی کیا ہے کہ وہ دام جو ہے وہ آن لائن سے زیادہ ہوتی ہے
ہاں بھائی صح جی بھائی یہ بات تو صحیح ہے اگر ہم دونوں طریقوں کا مقابلہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ آن لائن شاپنگ آسانی وقت کی بچت اور زیادہ انتخاب کے لئے بہتر ہیں جبکہ آف لائن شاپنگ کوالٹی دیکھنے فورا سامان حاصل کرنے اور اطم اطمان سے اسے فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہیں میرے نزدیک دونوں طریقوں کا اپنا اپنا مقام ہے اگر روز مرہ کی چیزیں یا الییکٹرانک سامان لینا لینا ہو اور پہلے سے معلوم ہو کہ کیا چاہیے تو آن لائن شاپنگ اچھی رہتی ہیں لیکن اگر
جی
آازک سامان لینا ہو تو آف لائن شاپنگ زیادہ بہتر رہتی ہے جیسے اگر ہم مکان بنا رہے ہیں اس کی چیزیں لینا طے اپنے ان کیا ہے کیا اپنے اپنے فائدے نقصانات آن لائن شاپنگ میں کیا وہ ہم گھر
منگا سکتے ہیں لیکن آف لائن شاپنگ میں جو ہے وہ ہم کوالٹی دیکھتے اور تسلی بھی ہوتی ہے دیکھ کے سامنے ہاتھ لگا کے جو ہے ہمیں کیا ہمیں اپنی ضرورت اور حالات کے مطابق آن لائن یا آف لائن شاپنگ کا انتخاب کرنا چاہیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم
ہمارے پاس ٹائم ہوگ ہم آن لائن منگا سکتے اگر
کہ ہمیں فوران چاہیے تو ہم آف لائن کے لیے ہی جا سکتے ہیں تو آن لائن شاپنگ جو ہے نا وہ دنیا بھر کے جو ہے چیزیں تک جو ہے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے آن لائن شاپنگ میں جو ہے کسٹمر کہ جو ہے وہ جو میں نے پہلے بولا وہ ہم دیکھ سکتے کہ چیز اس کو کیسا ملا ہے جس ہمارے سے پہلے جو ہے لیا ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا
ہاں ریویو دے سکتے ہیں ہم فیلہ سکتے ہیں میں بھی اسی رائے سے مدا فق ہوں ہمیں ہر صورت میں ہوشیاری سے شاپنگ کرنی چاہیے آن لائن شاپنگ کرتے وقت رویوز پ پرن برس مند ویب سائٹ کے انتخاب کرنا اور ریٹرن پالیسی دیکھنا ضروری ہے آف لائن شاپنگ میں قیمت اور کوالٹی کا مقابلہ کرنا چاہیے
جی جی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آن لائن جو تصویر ہم دیکھتے ہیں چیز کی تو وہ اصل اصل میں اس میں جو ہے پھر جب میر ہمارے پاس جو پہنچتی ہیں تو پھر اس میں فرق ہوتا ہے تو اگر چیز میں مسئلہ ہو تو آف لائن شاپ جو ہم فورا بات کی جا سکتے ہیں یا ہم اس کو واپس اسی وقت جو ہے واپس کر سکتے ہیں لیکن آن لائن کا جو ہے اس پہ بھی واپس کر سکتے ہیں لیکن جو اس کا پروسیس ہے وہ لمبا آ جاتا ہے اس پہ تھوڑی سی جو ہے پھر مسئلہ آ جاتا
تو
بالکل صحیح کہا بھائی جان آپ نے آ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ دونوں انسانی ضرورت کو پوری کرتی ہیں آج کے دور ٹیکنالوجی کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس لیے آن لائن شاپنگ کی اہمیت روز بروز بڑھ رہی ہے لیکن بازار جا کر شاپنگ کر نے کا اپنا ہی مزہ اور اطمان ہیں سمجھدار انسان وہحی ہیں جو اپنی ضرورت بجٹ اور صورت حال کے مطابق صحیح
جی جی جی جی ہر چیز آن لائن خریدنا ضروری نہیں کچھ پروڈکٹ دیکھ کر لینا جو ہے وہ بہتر ہے تو بہتر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ضرورت کی جو ہے دونوں کا صح استعمال کیا جائے اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے یہ ٹھیک ٹھیک ہے تو ہم وہی کریں گے
بالکل بھائی جان چلو بھائی جان آپ کے ساتھ بات کر رہیں اللہ حافظ